ہیلو ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک آپ ٹھیک ہو
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں گھر میں سبھی ٹھیک ہیں
شکر اللہ کا آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہیں
ہاں شکر اللہ کا میں نے سنا آپ مائکے گئی وہ ہاں مائکی اچھا کب گئی اچھا ٹھیک اب رہو گی
ہاں ہاں اب رہوں گی ایک ہفتے
اچھا ٹھیک ہے چلیے اچھی بات ہے بیٹا آپ کا ٹھیک ہے
شکر اللہ کا اس کو میں نے ٹیوشن بھیجا ہے اپنے کزن کے پاس
اچھا کیا بچوں کو تعلیم دینی چاہیے اس سے بچوں تا ڈسپلن ٹھیک رہتی ہے اور آئی کیو بھی ان کی اچھی رہتی ہے
ہاں اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ صرف کھیلنا ہی ضروری نہیں ہے ہمارے ج
ہاں اور کیا اسے نا ذمہ داری سمجھ آتی ہے بچوں کو
ہاں ہاں اور
اور مگر ہاں میں ٹھیک ہوں الحمد للہ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے نا جو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم دینا بھی بہت
ان شاء اللہ ونٹر میں اس میں بھیجوں گی اس کا چاچو چلاتا ہے نا درسگاہ اور چچیری بہن اب میں بھیجوں گی اس کو چاچو کے ساتھ ونٹر میں ابھی ابھی چھوٹا ہے نا اب وہ نہیں بولے گا وہاں پہ مجھے واش روم جانا ہے مجھے اسی کا ڈر ہے ابھی اس بہت بار وضو وضو وہ کرتا ہے بولتا ہے مجھے وضو کرنا ہے لی
ہاں
ابھی نہیں اس کو معلوم ہے باہر جا کے یہ وہاں اسں کرنا ہے
ہاں اچھی بات ہے بچوں کو تربیت دینی چاہیے کیونکہ آج کل کا زمانہ بہت خراب ہے بچے بگڑتے جا رہے ہیں
اس سے بہتر آ یا اسلامک تعلیم دوں گی
ہاں اور کیا اچھا کیا پکایا تھا مائکے والوں نے
میں نے ان کو بولا تھا ٹماٹر اور مرغا پکانا اور کچھ نہیں لانا
اچھا
پھر ماما نے وہی ہاں اس میں بہت مزہ تھا
آپ کے منہ میں چھالے تھے اب وہ ٹھیک ہو گئے
نہیں ہو رہا ہے وہ ٹھیک میں تنگ آئی اب کل ماما نے دہی دی تھی پھر تھوڑی فارق ہوگی
اچھا ٹھیک ٹھیک ہاں دہی سے ٹھیک ہوتا ہے
میں انشاء اللہ آپ کے گھر پہ آؤں گی ایک دو دن میں
انشاء اللہ انشاء اللہ
پہلے میکہ پھر آؤں گی میں
اچھا ٹھیک ہے یہ نا اور دہی میں ہوتی ہے نا وہ ا کیا بول تے اسے پرو بایوٹک پرو بایوٹک بھی ہوتی ہے نا اس کیلشیم بھی ہوتا ہے تو اس وجہ سے پھر وہ بہت ساری بیماریوں کی دوا ہے بہت مفید ہے وہ
ہاں
اور باقی سناؤ
باقی سب ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہو
ہاں شکر اللہ کا میں بھی ٹھیک ہوں
اور
کچھ لایا نیا کچھ پرا جو اب جس کو دیکھ کے میں بھی بولوں کہ مجھے لانا ہے
نہیں اب میں جاؤں گی نا ان شاء اللہ لال چوک مجھے ڈوپٹے جو بھی لانے ہیں
انشاء اللہ انشاء اللہ کب جاؤ گی
مجھے لگتا ہے میں ماما کو بولوں گی آج آجاؤ میرے ساتھ لال چوک
ٹھیک ہے ہاں آج بھی جا سکتے ہو ان دنوں کا فائدہ اٹھاؤ
لگتا ہے آ جائیں گے ہم انشاء اللہ پہلے مما نے شال لائی تھی نا وہ ہی شال
مت جانا آج مت جانا اچھا آج ہی جانا
کیوں آپ کو کیا ہوا
نہیں مجھے تو ہوا کچھ بھی نہیں وہ میں نے سنا آج اقرا کو جانا ہے دیدی سے کہ ساتھ اس نہ ار وی کے ار بی کے ساتھ اس وس کو اس کو جانا ہے لال چوک
وہ اس کے ساتھ بھی جاتی ہے
ہاں
کیوں ان کو پیسے کھوہاہا ان کہ ساتھ
ہاں وہ اکٹھے جم پر بھی جاتے ہیں
چلو پھر اچھی بات ہے وہ بچپن کی دوستی ہے
وہ بہت اچھی ہے عربی دوستی کہاں کی وہ تو چھوٹی ہے دوستی کہاں کی
چھوٹی تھی لیکن چھوٹی تھی لیکن ان کو ہے نا پہچان پہلے سے ہی
ہاں ہاں ہاں
میں نے کب بولا بکل ہے وہ تو بہت چھوٹی ہے
کہ بھائی ان نے ہیلپ کی اس کو ان کو یہ سامان لینے میں
دیکھا ہم
خدا کی قسم
ان کو نہیں ہے وہ ان کو یاد نہیں رہتا ہے بچوں کو نہیں تریس پر نے بہت پہلی برتھڈے یاد رکھتی ہیں
پرانے لوگ پرانے لوگ یاد رکھ تیتہاک پچھلے سال کیا ہوا ہوں نہیں یہ یاد نہیں رکھتے ہیں
ہا مجھ کو ابھی بھی یاد ہے
ہاں
ہا مجھ کو ابھی بھی یاد ہے
لیکن اس کے بائے ان کے بچوں کو نہیں ہے یاد
نہیں محمد کو لے کے ہے نہ
ہاں اس کو تو ہے لیکن یاد کیا ہے اس کو آپ نے گدھے اے ہم نے تو کیا ہی نہیں کچھ اسی نہیں جو کیا اسی نہیں کیا
اور جو بھی یاد ہے اس کو اپنا یاد ہے نا
ہاں وہ بات تو ہے
دادی پورانہ میں وہاں پہ اس کو ساواری لوں گی کہ مجھے کبھی کبھی یاد آتا ہے وہ کیسے
وہ ہم دیکھیں گے انشاء اللہ ہو تعالی
کریں گے
ہاں ممدو اب لے جا پیسے لے جا وہ وہاں پہ سواری کرے گی اب بولے گی ممدو اب کھا لے پیسہ یہاں کس کام کا ہے یہ تیرا پیسہ
ارو اور اللہ
ہمارے حالوں پر بھی رحم کرے آپ کی آواز دور آ رہی ہے تھوڑا اچھے سے بات کرو
یہاں پہ فین چل رہا ہے نزدیک
وہ کہ وہ کہاں سے لایا آپ لوگوں نے
اوپر ورنہ ہم مار جاتے ہیں وہاں پہ
آپ لوگ جگاڑو ہو
ہم کرتے ہیں نا جوگاڑ اب اس میں تھوڑا سا ہے ایڈٹ گھوری میں
اچھا اچھا اب دوسری مت ڈالنا ابھی
آپ دوسری میں شام کو بولوں گی ماما کو ڈالیں گے
آپ لوگ ویمپائر ہو کیا لال چوک بھی جانا ہے چاول بھی ڈالنا ہے
پھر نہیں جاؤں گی
پاگل مجھے لگا مجھے لگا آپ مت وہ سوپر وومین بن گئی وہ کام بھی وہ نہ وہ اسپیڈ ٹائمر لگاتے ہیں نا ویڈیوز میں ایسے ہی کرو گی
اور بس ٹھیک ہے آج کیا پکانا ہے
آج ہمیں پکانا ہے کڑم
اوکے اور اقراء کیا بولتی تھی لانے کو
اس کو سٹی کر لانے تھے وہ
وہ فروٹس والے ہاں اب اس کو جانا ہے نا لال تو
نہیں اسے بولا اس کے پاس ملیں گے پھر کس کس ساتھ جانا ہے میں بھی جاتی پھر
اس کو میں نے بولا نا اس کو جانا ہے دیدی سا کے ساتھ
اس کی کیا لانے ہیں
اس کو کپڑے لانے ہیں کرتے تو اس کو بھی مارٹ جانا ہے
واہ اس کو بھی وی مارٹ جانا ہے
ہاں اگر تم لو تم بھی جاؤ گی ان کے ساتھ
میں بھی جاتی ہاں ہتا لیکن ہمیں نا تو
تو کوئی بات نہیں نا کال دوالی کی ماما ایک بوری
نہیں یہ پھر رہے گا ادھر ہی ماما کو جانا ہے آج ڈاکٹر کے پاس بھی پھر جائے گی ماما کل نانیحال
دس بجے جانا ہے ڈاکٹر
ماما کو جانا ہے پھر کل نانی حال میں اس کو کل پانچ بجے ہی بولوں گی جاو اپ نانی حال
آپ نہیں جاؤگی
نہیں اب مت جانا اسکو وہ کرنے
ہاں بول تو رہی ہے میں جاؤں گی شاید
ہدای کر نے
آپ دیکھیں گے نا بدھائی ہو بدھائ
پھر بھی میں دیکھوں گی اگر اقرا نے مانا آپ کے پاس بیٹھنا تو میں بھی جاؤں گی اگر نہیں تو پھر میں بھی آرام پیسے کے ہے نا لیکن اگر ماما نہیں آئی پھر فرائیڈے کو واپس میں بھی جاؤں گی گھر پھر آپ کوئی یہی پے چھوڑ کے اکیلے آپ کیا کروگی اکیلے پھر بھی
کوئی بات مجھے مردو کے ساتھ پھر پہ رہنا آتا ہے عمر نے بولا آپ کو پتا ہے جب جاجی آئی نا آپ کے گھر اور تو پھر دیہ جان کے گھر عمر نے بولا کو کیا آپ کو پرسو نہ آپ کیا کرو گی اگر آپ ضرورت پڑی آپ کیا کرو گی آپ میں نے بولا کوئی بات نہیں آپ تھوڑا آپ کرا دینا اس سے کوئی اتنی ہسی آئی میں نے بولا کوئی بات نہیں آپ ہونا آپ کب کام آؤ گے پھر اس کو ہسی آئی آپ کیا کریں ایک بات بولو بھیا کو جیسے میرے پیسے آکھ کھوں میں رہے
ہاں کیا کیا
گھومے رہے تھ پیسے
ہاں اور کیا ہاں ہ ہ
وہ
ہاں
اور ارے وہ کلر بھی کرتا ہے محمد اذہان کالر بھی کرتا ہے
کس میں
ہ ڈرائینگ میں
ہاں اس کو وہی پسند ایک بس اور کچھ نہیں
ہاں اچھے سے بیٹھا ہے اسنپ بھیجا ہے اقرا نے
ہاں وہ بیٹھتا ہے پھر اسکول میں بھی بیٹھتا ہے پھر
ہاں اس کو آتا ہے آتا ہے کرنا اگر اس کی سنیں گے تو پھر اس کو چھوڑنا ہی نہیں ہے کہیں
ذرا ہے اس کی کس سے کس کو سننی ہے
میں نہیں سنتی وائس یہ ایک منہ سے بولتا ہے میں کان سے چھوڑتی ہوں بولو کیا بولنا ہے
لیکن نیوبلائزر اچھے سے دیتا ہے یہ آپ
ہاں یہ اس کے لیے اب کام نہیں کرتا ہے
ہاں اور باقی ٹھیک ہو
ہاں باقی سب ٹھیک ہے واپس کرنا ٹھیک ہے
ہاں میں کروں گی چلو ٹھیک ہے اٹھاؤ اللہ حافظ